السلام علیکم
وعلیکم السلام قثر بھائی
اور سنائیے کیا حال چال ہے
سر خدا سے خدا کےے رک سے خیریت ہے
ہ بہت آواز آ رہا ہے کہاں پہ ہے ہلو
آواز نہیں جا رہی ہے کیا
آ رہا ہے آ رہا ہے کہاں پہ ہے
ہاں ادھر تھوڑا ہوا یہ تھوڑا ہوا چل رہا ہے
کیا میں پرویز عالم صاحب سے بات کر رہا ہوں ہلو
ہلو
کیا میں پرویز عالم صاحب سے بات کر رہا ہوں
جی ہاں میں میں ہی پرویز عالم بول رہا ہوں آپ کون ہیں جناب
میرا نام کوسل میاں ہے آپ کا نمبر مجھے ہمارے مشترکہ دوست نے دیا تھا سوچا آپ سے تعارف بھی ہو جائے اور سلام دعا بھی
ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی کال آئی آئیے دوستی کی شروعات سے سلام سے ہوئی اس اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے
ہاں الحمد للہ امید ہے پہ نےے کسی کام میں حلل تو نہیں ڈالا
بالکل نہیں کوشر بھائی جان ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ فرمائیے کیسے ہیں آپ
ہ ہلو
ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی کال آئی آئیے دوستی کی شروعات سلام س اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے امید ہے میں نے کسی کام میں خلل تو نہیں ن ڈالا
بالکل نہیں کوشر بھائی جان ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ فرمائیے کیسے ہیں
الحمد للہ اللہ کے طرف سے سب ٹھیک ہے آپ اپنا حال سنائیے
میں بھی الحمد اللہ کی خیریت سے ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے
میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ بڑے اچھے اخلااک والے انسان ہے اسی لیے سوچا آپ سے پہچان کر لی جائے
یہ آپ کی محبت ہے کوشر بھائی جان ہم تو ایک سدارن انسان ہیں
اچھا بتائیے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں
میں جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں آپ کہاں سے ہیں
میں بھی تو جھارکھنڈ سے آئی ہوں لگتا ہے ہماری دوستی اور بھی مضبوط ہوگی
ان شاء اللہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی ج
میں نے اپنی پڑھائی پوری کی ہے اور اس سمے نوکری کی تیاری کر رہا ہوں بھائی جان آپ کیا کرتے ہیں فی الحال
میں بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بوشیہ کی تیاری کر رہا ہوں
ماشاء اللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے
امین امین اپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا
ضرور انشاء اللہ
آپ کو خالی وقت میں کیا کرنا پسند ہے
وسے بھائی جان مجھے کتابیں پڑھنا اسلامی باتیں سننا اچھے دوستوں سے بات چیت کرنا بہت اچھا لگتا ہے
مجھے بھی یہی سب پسند ہے ساتھ ہی لوگوں کی مدد کرنا بھی اچھا لگتا ہے
بہت اچھی سوچ ہے آج کل ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں بھائی جان
کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے
یہی تو اصلی انسانیت ہے اوصر بھائی جان
آپ کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے ج
ویسے
ج
پانچوں وقت کا نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہر کام ایمانداری سے کروں بس یہی میری خواہش رہتی ہے
اللہ اس میں استقامت دے
ہ
تو آج پہلی بار بات ہوئی لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے پرانے دوست ہوں ہم لوگ
بالکل بالکل کبھی اچھے لوگ پہلی ملقات صح ہی اپنے لگنے لگتے ہیں
انشاء اللہ ہماری دوستی ہمیشہ محبت اور اخلاص پر قائم رہے
امین جب بھی فرصت ملے قثر بھائی جان آپ بات بات کریں گے اور ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے
ضرور ضرور اگر کبھی میری طرف سے کوئی مدد ہو سکے تو بے ہچک بتائیے گا بھائی جان
بہت بہت شکریہ بھائی جان ابھی کسی بھی وقت یاد کر سکتے ہیں ہمیں
آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی مجھے
مجھے بھی بہت اچھا لگا بھائی جان اللہ ہماری دوستی کو برکت دے
امین امین یا رابول علمین ج
اچھا بھائی اور بتائیے کیسے ہیں
اور سب خیریت ہے اپنا سنائیے پروش جی
اور ویسے کام دھام کیا کرتے ہیں فی الحال
کام دھن یہی کھیتی کاج چل رہا س سان
ہاں ہاں یہ تو ہے کھیتی بای کا چل رہا ہے تو بارش وورش ہو رہی ہے ادھر
بارش کبھی کبھار ہو رہا ہے صبح میں ہوا تھا مارننگ میں ابھی تو بہت کم ہو گیا ہے
بھائی جان ہمارے طرف تو کبھی کال بارش ہو رہی ہے اور پت نہیں اس وورس فصل ہوگی یا نہیں
جی جی ابھی تو یہی لگائے ہیں مکا
ہوں مکا لگا دیے ہیں
مکا اور راہڑ کا کھیتی جیسے رر بھی بنے ہیں ٹڈ بھی سا زمین تھا
ہاں م بالو والا تھوڑا ہی ہے
کتنا کتنا ایکڑ میں لگائے ہیں کتنا کھیتی کیے ہیں مکا اور رڑ کا کتنا ایریا میں
ٹوٹل ٹوٹل دو بیگھا کے آس پاس لگایا ہیں
دو بیھا
ہوں
بہت اچھا ہے خوش بھائی
ا
اور کچھ بجنس بھی کرتے ہیں
بجنس بھی چل رہا ہے مرغا فارم کا بجنس کھولے ہیں
مرغا فارم
ہاں
ا بہت اچھا ہے بھائی
ءگگ
تو اس میں جو ہے کتنا سے اسٹارٹنگ کر سکتے ہیں ہم بھی سوچ رہے تھے پہلے بہت پہلے ابو بول رہے تھے اس بارے میں
وہی دو سو چزا لالے ہیں بچہ
آھ
دو سو چوزا ڈالے ہیں پلس کرکٹ کا مطلب سب دیوار دیار اوپر چڑھائے ہیں اور دیوار و جڑوائے تھے
ہاں
ہوں آپ کا نمبر مجھے میرا دوست ندیم نے دیا تھا اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اسی لیے سوچا بات کروں
جی جی
جی
اچس الا اور بتائیے بھائی جام
اور سب چل رہا ہے اللہ کے کرم سے سب اچھا ہے
اور بزنس میں یہی اسٹارٹ کیے ہے نا مرغی فارم
ہاں
اور کچھ دوسرا کچھ
دو ٹکا لینا سوچ رہے ہیں ابھی لیے تو نہیں ہے
ہاں گچ تو تھوڑا مرغی فارم میں تھوڑا بتاتے ہیں ہمیں بھی ہم بھی اس کے بارے میں سوچ رہے تھے اسٹارٹ کرنے کے لیے تو اس میں جو ہے پونجی کتنا لگتا ہے کتنا اسٹارٹنگ کر سکتے ہیں کیا
جی
فورم اور اس کے لیے فارم بھی تیار کرنا ہوگا نا
ٹوٹل خرچہ بھائی ایک لاکھ کے آس پاس پڑ گیا تھا سب برات میں نتے
ایک لاکھ کے آس پاس
ہوں
اس میں کتنا مرغی رکھ سکتے ہیں
اور ابو م اور ابو اور بیگم صاحب بھائی سب مل کر بہت محنت جی سسک لیے ہلو
ہلو
ہلو
ہاں ہاں بہت بہت اچھا ہے بھائی جان
ہ اور بتائیے ادھر کیسا سب حال چل ہے رحیم چاچا کا کیا حال چال ہے
رحیم تزاد ابھی فی الحال ٹھیک ہی ہے اور جو ہے کچھ دن پہلے ان کا تھوڑا طبیعت تھوڑا یہ ہو گیا تھا خراب ہو چکا تھا تو دوا وا کرا کر آئے ہیں تو ابھی فی الحال اچھا ہے
اور رحمان بھائی جان کے کہاں ہے د
رحمان بھائی بھی اچھا ہی ہے تھوڑا گھر کا استھی خیرا بھی صحیح نہیں ہے
سنا تھا کہ جلیل میاں کے کچھ ہے پگت خراب چل رہا ہے وہاں پہ گاؤں میں
ہاں ہاں دل بھائی کو جانتے ہیں ہاں
جی
ابھی کل دیکھی یہ ان سے ہماری بات نہیں ہو دلیل بھائی سے ہماری بات نہیں ہو پاتی ہےیال
جی جی اور گاؤں کے لکھن کا کیا حال چال ہے
گاؤں کے لڑکے لوگ بھی ارے کہاں کہا جائے جو ہے تیاری میں ہی لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ جو بل نہیں نکال رہی ہے تو بے روزگار گھوم رہے ہیں
ہوں
آپ کے گھر طرف کا کائی ہے
میرے گھر طرف لڑکے لوگ تھوڑا بجنس میں لگے ہوئے ہیں
بجنس
ہوں
جی جی س
من لوگ یہی آج کل ڈیری فارم پولٹری یہ سب سارا کام آج کل دیکھ بھال کر رہے ہیں مطلب کچھ آدمی کچھ آدمی دودھ اتپادن کے لیے بھی پرسو کا چارا وارا ڈھونا کاٹنا یہ سب سارا کچھ کام کر رہا ہے ہم لوگ
د یے تو بہت بڑھیا بات بتایا آپ نے کیب ب جد کنٹیکٹ ہونا تھا کتنا گورنمنٹ کے بھروسہ پے جاب سے آنا د
تو مرےگاؤں میں منرگا کا بھی کام اسٹارٹ ہو گیا اسی میں کچھ آدمی لگا ہوا ہے